السلام علیکم
توئی گ سر س م کب ٹھیک ہو
ہاں اچھےسے آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا گھر پہ سب ٹھیک
شکر اللہ کا گر پے سب ٹھیک
ہاں سب آپ گر میں سب ٹھیک
ہمم سبھی ٹھیک ہے کیا کر رے ہو
میں آئس کریم کھا رہی تھی آپ کیا کر رہے ہو
سیم
اچھا ٹھیک
ہمم
پڑھائی کیسی چر ری ہے کیسیے چررے سمر ویکیشنس
بہت زیادہ بورنگ
کیوں
کیا یا گر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں
بس آج سوچا تھوڑے سے اپنی ڈریسنگ اسٹائل کے ساتھ ایکسپریمنٹ کروں ویسے بھی فیشن صرف نیا کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے بلکی اپنی پرسنالٹی کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ ہے نا
بالکل مجھے لگتا ہے کی فیشن ہر دور کے ساتھ بدلتا رہتا ہے جو ٹرینڈ آج مشہور ہے ہو سکتا ہے کل پرانا لگنے لگے لیکن آسلی اسٹائٹ وہ ہے جو انسان کے مزاج اور کانفیڈینس کے ساتھ میچ کرتا ہے
میں بھی اس بات سے متفق ہوں آج کل سوشل میڈیا نئے فیشن کو بہت انفلوئنس کیا ہے انسٹاگرام ٹک ٹاک اور پرنٹرس پر روز نئے آئیڈیاز دیکھنے کو ملتے ہیں لوگ سیلیبریٹیز اور ان فلوئنسر کو دیکھ کر ان کی ڈریسنگ کوپی کرتے ہیں ہے نا
ہاں لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کی لوگ ٹرینڈ فالو کرتے ہیں اپنی اور نلڈی کھو دیتے ہیں اور ہر کسی کو ٹرینڈ سوٹ نہیں کرتا
یے بالکل صحیح بات ہے فیشن کا اصلی مقصد ٹی کو ہائی لائٹ کرنا ہونا چاہ چاہیے نہ کی صرف دوسروں کی نقل کرنی اگر کوئی سمپل کپڑے پہن کر بھی کانفیڈنٹ ہو تو وہ بہت امپریسنگ لگتا ہے
مجھے ٹریڈیشنل اور ماڈرن فیشن کا کمبینیشن بہت زیادہ پسند ہے جیسے ایک خوبصورت امبرائڈری کرتا کے ساتھ ایک ٹراؤزر یا سنییکر اس سے ایک یونیک لوک کریئٹ ہوتا ہے
وہ مجھے بھی فیشن بہت پسند ہے لکین پاکستان کا ٹریڈیشنل ایمبرائڈری دنیا بر میں مشہور ہے سود ا کشمیری اور پنجابی ڈریسنگ اپنی الگ پہچان رکھتا ہے
اور دیکھو آج کل اسٹوڈینٹ فیشن بھی بہت ڈسکس ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں کی کام کم لیکن بہتر کوالٹی کے کپڑے خریدو تاکے انوائرمنٹ پر کم اثر پڑے
بالکل فرسٹ فیشن کی وجے سے بہت زیادہ بڑا ہو پیدا ہوتا ہے اگر ہم اپنے قبروں کا خیال رکھے انہیں دوبارہ سٹائل کرے یے دنیا کرے تو ڈونیٹ کرے تو یے زیادہ بہتر اپروچ ہے ہے نا
بالکل صحیح کہا آپ نے
میں تو اکثر اپنی پرانی ڈریسز کو ٹیلر سے اولٹرل کروا لیتی ہوں کبی اس لیے چینج کبھی بٹن ریپلیس کبھی فلیس ایڈ کروا لیتی ہے ہوں ڈریس بالکل نئی لگنے لگتی ہے
یہ بھی بہت کریٹو آئیڈیا ہے فیشن صرف شاپنگ نہیں کریٹیوٹی بھی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں ہی پرانے کپڑوں کو رڈریسڈریس سائن کر لیتے ہے نا
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے آپ کی بات بالکل صحیع ہے ایکسیسریز کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے
ایکسرسائز بہت امپورارٹنٹ ہوتی ہے کبھی کبھی ایک سمپل آؤٹ فٹ کو صرف ایک ایریگیٹ واچ ہینڈ بیگ اسکارف یا ایئر رنگ بہت گریٹ فل بنا دیتی ہے لیکن اور ایکسیسری بھی نہیں کرنا چاہیے ہے نا
ہاں بیلنس ضروری ہے میں منیمل جویلری پسند کرتی ہوں چھوٹی سی چین سمپل ایئر رنگ اور اچھی سی واچ میرے لیے کافی ہوتی ہے
مجھے ہینڈ بیگز کا بہت شوق ہے لیکن اب میں کوانٹٹی کی وبے وجہ کوالٹی کا امپورٹنس دیتی ہوں
ہاں آپ کی بات بالکل صحیح ہے آہا ہ ہ لیکن میں نے آپ کو دیکھا ہے بہت ساری چیزیں پہنتی ہے شوز بھی فیشن کا امپورٹنٹ حصہ ہے اگر آ وٹ فٹ بہت اچھا ہو تو لیکن شوز میش نہ کرے تو پورا لک افیکٹ ہو جاتا ہے
بالکل اور کمفرٹ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اسٹائل اگر انسان انکمفرٹیبل فیل کرا تو اس کا کانفیڈینس بھی کم ہو جاتا ہے نا
کانفیڈینس کی بات آئی تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے خوبصورت چیز کانفیڈنس ہی ہوتی ہے چاہے کوئی ایکسپینسو ڈیزائنر آؤٹ فٹ پہنے یا سمپل کاٹن ڈریس اگر وہ اپنے آپ پر یقین کر رہا ہو تو ہر آؤٹ فٹ اچھا لگتا ہے
یہ بات میرے دل کو لگتی ہے بہت سے لوگ صرف برانڈیڈ کپڑوں کو فیشن سمجھتے ہیں لیکن اصل فیشن تو پرسنالٹی مینرس اور کانفڈنس کا کمبینیشن ہے ہے نا
اور کلرس کا بھی اپنا سائیکالوجی ہوتا ہے وائٹ سمپلسٹی اور پیس کو احساس دیتی ہے بلیک ایلیگینس کا سمبل مانا جاتا ہے بلو کامنس اور ٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے گرین فریشنس اور نیچر کی یاد
اسی لیے ڈیزائن کلر پلیٹس پر بہت محنت کرتے ہیں ہر سیزن کے مطابق کلر انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں اسپرنگ میں برا برائٹ شیڈس اور ونٹر میں اورلی یا ڈارک کلر زیادہ پسند کیا جاتا ہے ہےنا
بالکل آپ کو پتہ ہے مجھے بھائی فون کرے اب اسے اسکینر بھیجا
وہ کیا بول رہے ہے آپ پیسے بھیجو
ہاں اس کو میں نے بولا تھا براؤن بریڈ لانا
اب لائے ہے
شاید
ڈالیے پھر پہلے میں بول رہی ہوں یہ مجھے ان ڈیزائنرس کا کام پسند ہے جو ٹریڈیشنل کرافٹ مینج کو ماڈرن اسٹائل کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں اور ان کی آؤٹ فٹس ٹائملیس لگ تی ہے نا
ہاں صحیح کہا آپ نے آپ کے بات بالکل صحیح ہے
ویسے آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے
بلیک اینڈ وائٹ
اچھا
ہاں اور بتاؤ ابا کے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہیں
شکر اللہ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہم نے پکایا تھا ساگ
اچھا ٹھیک ویسے وہ بھی اچھی چیز ہے نا
ہاں تو میں کیا آپ کو بول رہی تھی کہ آپ کو پتا میری ٹانگ میں کتنا درد ہے اللہ س میں اپ کو کیسے سمجاؤں کہ مطلب میں
آپ کو آپ صبح بھی بول رہی تھی مجھے ڈر لیکن کیوں آپ کو کیا ہوا
پت نہیں اس میں کیا ہوگا
جیو آپ کو جو آج یہ جم اوپن تھا
ہاں کس نے بولا جی ب کا
ہاں ہاں مجھے ہی بول رہی ہو
دانی نے ساگ بھیجا تھا
ہاں
اور سب کو من نہیں تھا جانے کا
ہمم
صبح کیا بول رہا ہے آپ کو باپ اٹھو تم بول رہی ہو ان کو ٹریک
اصل میں مجھے اللہ کی قسم ٹانگی لاک میں آپ کو کیسے پتاؤں
ہوگا ہوگا میں سمجھ سکتی ہوں میں آپ کو بول رہی تھی یہ یہ نا
کیا کیا بول رہی تھی
مجھے ان ڈیزائنر کا کام پسند ہو جائے ہے جو ٹریڈیشنل کرافٹ مینجمنٹ کو ماڈرن اسٹائل کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں ان کے آؤٹ فٹس س ٹائم لیس لگتے ہیں ہے نا
بالکل بالکل صحیح کہتی ہے آپ آپ کو پتہ ہے مطلب آپ دیکھو آج کل سسٹینیبل فیشن بھی بہت ڈسکس ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کم لیکن بہتر کوالٹی کے کپڑے پہننے چاہیے مطلب کوئی دیکھو اگر کوئی رہتا ہے ٹین تھاؤزینڈ میں دس کپڑے ٹھیک ہے آج بولتے ہیں کہ پرفر کرنا چاہیے اگر ہم ٹین تھاؤزینڈ کی دو ہی کپڑے لائے لیکن وہ اچھے ہونے چاہیے ان کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے
پھر کیا وہ بھی لگانے ہوتے ہیں یہ بھی لگانے ہوتے ہیں نا کپڑے
دیکھو پہلے با رز کا جو میٹیریل ہوتا ہے نا وہ الگ ہوتا ہے ہم کی فیل آنا چاہیے
ہاں وہی بہتی ہے نا اس
ہاں آج
چلو وہ
شول وارڈ روم کا کنسرٹ بھی فالو کرتے ہیں کم کپڑے لے لیکن ایسے جو ایک دوسرے کے ساتھ مکس اینڈ میچ ہو سکے
اور کلرس کا بھی اپنا یہ نا یہ میں بول رہی تھی میکپ ایک آرٹ ہے میک اپ بھی ایک آرٹ ہے ہے نا
بالکل بالکل
کچھ لوگ بولڈ میک اپ پسند کرتے ہیں اور کچھ نیچرل لوگ مجھے لگتا ہے کہ میک اپ کا مقصد فیچرس کو انہنس کرنا ہونا چاہیے اور کسی نہ کسی جیسے بننا بھی چاہیے ضرور کوشش کرنا چاہیے ہے نا
صحیح کہا فیشن انڈسٹری میں ٹیکنالوجی بھی بہت تیزی سے آ رہی ہے ورچوئل فٹنگ روم اے آئی بیسک اسٹائلنگ اور آن لائن کسٹمائزنگ کی وجہ سے شاپ گ کا ایکسپیرنس بدل گیا ہے
صحیح کہا لیکن آن لائن شاپنگ میں کبھی کبھی کلر اور فیبرک ایکسپیکٹیشن سے ڈفرنٹ مل جاتا ہے نا
جی جی مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ فیشن صرف کپڑوں سے نہیں ہ تک محدود نہیں انسان کے رویہ اس کی بات کرنے کا انداز اور اخلاق بھی اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہوتا ہیں
بالکل اگر کسی کا بہیویر اچھا ہو تو لوگ اسے زیادہ یاد رکھتے ہیں صرف فیشنیبل دیکھنے کافی نہیں ہوتا ہے نا
آج کل لوگ یہ پریکٹیکل بھی ہے اور بجٹ فرینڈلی بھی ہے ہر بار نئے کپڑے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی مجھے لگتا ہے کہ فیشن کا فیوچر سسٹا
انداز میں خوبصورت ہے فیشن تبھی سب سے بہتر لگتا ہے جب وہ انسان کی اصل شک شان کو اوپری میں بر دیتا ہے
بالکل
شکریہ رحمت آج کہ یہ لمبی گفتگو صرف فیشن کے بارے میں نہیں تھی بلکہ زندگی کے نظریے کے بارے میں بھی تھی چلو اللہ حافظ ٹھیک ہے
چلو چلو ڈھونڈو تب تک یہ ابھی آپ کرنا مجھے فون ٹھیک ہے
ٹھیک ہے